وعلیکم السلام
امیر ابو جان کیسے ہیں
سب کوئی ٹھیک ہے
چلی اچھا آپ ایسیے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں آپ
ہم بھی اچھے ہیں
کہیں باہر ہو
نہیں باہر نہیں ہوں گھر کے پاس ہوں
ہ
ہاں جانے والا ہوں لیکن
اچھا باہر جانے والے ہو
ہاں کہیں گھومنے جانے والا ہوں پورا اور شام ہو جائے گا نا دھوپ کم ہو جائے گا تب جاؤں گا گھومنے
کہ ہاں
بس یہیں مندر کے پاس تو گھر کے ہاں
ہوں
گھر گھر کے بغل میں یا ادھر ہی کہیں جاتے ہیں گاچھی وغیرہ ادھر ہی سب
اچھا وہاں پہ پارک نہیں ہے
نہیں گاؤں میں پارک نہیں ہوتا ہے
ہوں ہوں کنا
ہاں
کھانا کھا لیا
ہاں کھانا کھا لیا ہوں
کیا کریں
کھانا میں کھایا ہوں دال چاول سبزی پاپڑ تلوڑییرح
کیا چیز کا سبزی تھا
سبزی تھا یہی میرا یہی آلو پرٹور کا ہے
ہوں کون بنایا آپ کی امی نا
ہاں امی نے بنایا ہے کھانا
آپ کو نہیں آتا ہے کچھ
ہم کو بنانے آتا ہے لیکن ہم نہیں بنائے ہیں کیونکہ ہم رہتے ہیں تب ہم نہیں بناتے ہیں وہ نہیں رہتے ہیں تب ہم بناتے ہیں
اچھا کیسے بنا لیتے اچھا
وہ تو پتا نہیں اچھا بناتا ہوں یا نہیں لیکن اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں تب تو کیسے بھی ہو کھانا تو پڑے گا ہی
ہ ہ مجھے نہیں آتا بنانے میرے سے تو سبزی اتنا ن خراب بنتا ہے
اچھا کیکہ کوشش کیجیے گا ضروری بنے گا اچھا
ایک ہی بار اچا من تھا
اس کے بعد سے ہمیں اس کے بعد سے کبھی زیادہ نمک رہتا ہے تو کبھی زیادہ ہلدی رہتا ہے مرچ رہتا ا کچھ نہ کچھ رہ ت
او ہم او ہوتا ہے پہلے پہلے پہلے پہلےس ہی ہوتا تھا میرے ساتھ بھی
میں م تہاری گیا تھا نا وہاں پہ وہاں پہ رہ کے پڑھائی کرتا تھا تب تو اپنے سے ہی بنانا پڑتا ہے
ہاں لیکن ابھی نہیں بناتے ہیں اب نام کابو بناتے ہیں گھر پہ ہاں
اور سب بڑھیا ہے کوئی کھیل پسند ہے
بنے فری بات
ون بھی ف ہاں فری فائر کیا ب ہے ہاں اچھا میں ابھیبھی جسٹ میں ابھی ابھی کھیلا ہوں تھوڑا دیر پہلے کل رہا تھا ہاں ہوں
آپ کو فری فائر کھیلنے کا مطلب جو طریقہ ہوتا ہے کون سکھایا ہیں آپ کو
میریرا بھائی ہلو ہلو ہیلو
ہیلو
آپ کا آواز کس نہیں آ رہا ہے
بول رہے ہیں آپ دیکھتے دیکھتے س گئی
نہیں میرے بھائی سکھائے ہیں ہیلو
بول رہا تو آب دیکھتے
پہلے آپ نیٹ ورک میں جائیے آپ کا آواز نہیں آ رہا ہے
نیٹک نیٹورک میں تو میں ف نیٹورک نہیں
آواز کیوں نہیں آ رہا
آپ کا تو آ ہی رہا تھا چلیے آگے ررذ
ہاں فری فائر کھیلنا نا میرا بھائی سیکک مجھے
او مطلب د سیکھی ہو یا کیسے
کیا پھر سے بولیے
مطلب آپ دیکھ کر سیکھی ہو کھیل رہے تھے ویسے سیکھھی ہو یار کیسے
نہیں وہ جب کھیلتا تھا نا تو مجھے پہلے نہ گن سمجھ میں آتا تھا نہ یہ کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا مطلب کیسے کیا کرتے ہیں تو اسی میں دیکھتے دیکھتے سیکھ گئے کہ ہاں کیسے کرتے اس یہ بات جب میں اپنے فون سے کیا چل نا تو میرا بہت لگتا تھا پھر میرا عادت ہو گیا کھیلنے کا میں اچھے سے کھیل لیتی ہوں
اچھا اچھا
ہوں
ہم کو بھی ہمارے دوست وغیرہ سب کھیلتے تھے نا دیکھتے دیکھتے ہم بھی ہم بھی ہمارے پاس پہلے فون نہیں تھا جب وہ سب کھیلتا تھا تھا تو میں اسی کے فون میں کھیلتا تھا اور میں کھیلتا تھا توب کوئی کام بولتا تھا یہ کام کرو گے تو میں کھلاؤں گا نہیں کرو گے تو نہیں اس کے لیے میرا بہت س اسی لیے مے بہت سارا کام کرنا پڑ رہا تھا تبھی د
اگزامپل میں کونسا کام
ایگزامپل میں جیسے کوئی پانی لانا ہو کوئی کام کرنا ہو کام کرنا
تو کیوں آپ کے پاس پرسنل فون یا آپ کی ممی کے پاس نہیں تھا
وہ تو اس سمے میرے پاس کسی کے پاس نہیں تھا فون
ہ میرے بھی گھر میں سیم ایسا ہی تھا کسی کے پاس ہونیین پاپا ممی بھائی نا میری پاس اب بھی یہ تو سب کے پاس ہے
ابھی بھی میرے پاس ہاں ابھی بھی سب کے پاس اس سم میں چھوٹا فون تھا کیول چھوٹا فون
ہاںپ اس میں فون دیکتے تھے مج اتنا فون کرتا تھا ہ میں
ہاں ہاں ہاں تو بات ہے
پتا تھا نا پہلے ہ پہلے ہم مطلب ہم سے جو بڑے لوگ یوز کرتے تھے ہم نے کسانیں تو من کرتا تھا کو ہم کے پس ہی فون رہ تب تو ہم لوگ بھی یوز کرتے ہیں
ہاں ہاں اور بھی من کرا تھا ا میرے فون ہوتا تو میں کہیں نہیں جاتا کھیلنے ہر
ہاں ہاں سیم میں بھی یہی سوچتی تھی کہ فون بہت اچھا چیز ہوتا ہے دن بھر اس میں بزی رہ ہو بٹ ا
مطلب ن کسی ہاں بھی کسی سے کوئی مطلب نہیں رہےا آرام سے کھا کھائے پییے اور آرام سے موبائل دیکے
ہ پہلے میں بھی یہی سوچتی تھی بٹ ب تو بھائی کے پاس یہی میرے پاس بھی ہے پاپا ممی سے سب سے پیسہ
اب تو زیادہ تر چلانے کا موبائل من بھی نہیں کرتا تھوڑا دیرعد منگا تیرے چلو ہاں
ہ اب ہمیشہ ہم لوگ کے پاس رہتے ہیں نا تو ہم لوگ بول رہ اچ
ہاںاں کتنا چلا چلاتے چلاتے من ہوت آ جاتا ہے
ہوں
ہاں
پہلے فری فائر نکلا تھا جب لاک ڈاؤن تھا اس ٹائم
ہاں لگ بھگ
اور وہ اتنا سال کا تھا پہلے مجھے تھوڑا بھی نہیں آتا تھا تو میرا بھی اسٹارٹ توا ہوگا ایک سال فری فائر کا
او
پہلے میں نہیں کھیلتی تھی کیونکہ پہلے تو میرے پاس فون ہی نہیں تھا جب میں ٹینتھ میں آئی نا تب مجھے ملا
او ہاں ہم بھی ہم بھی ٹوھ میں آئے اسی سمے میرے کو بھی موبائل ملا اپنا پرسنل موبائل
ہ مجے بھی سب کو تو ٹینتھ میں ہی ملتا ہے وہ بھی ٹینھ اس کے بعد ریزلٹ آنے کے ٹائم ملتا ہے سر سو
سب کو لیکن میرے کو میں موتہاری تھا نا تو اس اسی کے لیے میں بولا تھوڑا سر بولے تھے تھوڑا کوئی آن لائن کلاس کبھی کبھی کرا دیں گے کسی کو لے کر اسی کے لیے ہم کو تھوڑا جلدی لینا پڑا ہے وہ بھی اھ نواں مہینہ تک کم ل لیی ہے
نہیں توھے پہلے انوگ کے پس فون نہیں رہتا تھا تو اس ٹائم اسکول تھا تو ایک بجے تک اسکول رہو پھر آؤ تو ریسٹ کرو اس کے بعد ہم لوگ شام کے ٹائم کھیلنے جاتے تھے پھر رات کو آٹھ بجے ہمارے جو سر تھے کتا
ہاں
ٹیوشن والے آتے تھ پرانی تو ایک ڈیڑھ گھنٹہ پڑھاتتے تھے پھر ان کا ہوم ورک کمپلیٹ کرو تو اس ٹائم ٹائم کا پتا نہیں چلتا رہ تھا بٹ تب ہم ٹینتھ میں آ گئے نا اسکول ہے ٹیوشن تو رہتا ہے بٹ اسکول پوری رہتا ہے ت
نہیں نہیں نہیں اسکول نہیں رہتا ہے کیول شام کو ٹیوشن دو گھنٹہ کرنا ہے دو سے اھائی گھنٹہ
لیکن اسکول کا لائف زیادہ اچھا رہتا ہے نا
اسکول کے لائف اب بھی ہم کو بہت یاد ہے من کرتا ہے کیاس سم بھی ابھی بھی اسکول جانا ابھی بھی من
بہت اچھا اسکول کی لائف سب سے بیسٹ رہتا ہے
ہاں ہ ہم کو اب بھی منگ کرتے کس میں ایٹھ کلاس یا نائنھ کلاس میں رہ
ہ سچ میں میں بھی سوچتی ہوں سیونھ ایھ میں رہتی ہے نا تو کتنا اچھا رہتا
کوئی بچہ جاتا آتا مگ کرتے نہیں اس کسی کے سھ چلا جؤ پڑنے صحیح میں بول رہا ہوں کسم سے میں گیا بھی تھا آج سے دو دن پہلے میں گیا بھی تھا پڑھنے نہیں فھر توھر س لوگ بولے اب نکل گئے ہو تب کیا ہے تو لیکن سب لوگ نہیں بولے بولے ٹھیک ہے بیٹھا ہو پھر چلے پھر پڑھائی کیے پھر چلے جائیں اور کیا اور وہ بھی سرکاری اسکول میں اچھا لگتا تھا
اچھا ہ سرکاری اسکول میں ہے نا اور پڑھائی تو ہوتا نہیں ہے دن بھرلا بچہ سب کے ساتھ کھیلتے رہو پرائیویٹ میں ہے تو آپ کی پڑھائی ہوتے رہتے اس میں
ہاں یہ تو ہے ہاں ہاں سرکاری اسکول میں پڑھائی کا کھیلا جاتا ہوتا چلیے ہ
پرائٹ
ہاں پڑھائی بورڈ میں تو یار کیا بتاؤ جب ٹفن کے جب مطلب کلاس گھنٹی بجتا ہے تیسری چوتھی گھنٹیے اس کے بعد جب کلاس ختم ہوتا ہے جب گھنٹی بجتا ہے نا ٹفن والا ہے ک دن ہوتا ہے اس کے بعد تو سمے کا پتا ہی نہیں چلتا ہے اس کے بعد پڑنے کا من بھی نہیں کرتا ہے ب کافی گرمی لگتا ہے اس
آپ جو فیئر ہوتا ہے وہ آپ کو آست کا کیا
ہم نائنتھ کلاس تک کیے ہیں نہیں تتھ کا
ہ میں بھی نہیں کیا تو تھوڑا سا بھی نہیں کیا
کہ میں سوچا تھا اچھا سے کروں گا اچھا سے کروں گا لیکن نہیں کر پایا
ہاں میں بھی سوچ رہی تھی کہ ہاں تین کا میں اچھے سے فیئر کروں گی ایک بھی سیفٹر کرے گی
ا نہیں میں تو کیا تھا کیکہ س لوگ بڑی مارتے تھے چلیے ٹھیک آ سے بات کر کے ہم کو بہت اچھا لا اللہ انشاء اللہ تو آ کاٹی تجیے ہیلو